ہیلو السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہو کیسی ہو ایشا
الحمد للہ خیریت سے ہیں آپ بتائیے کیسی ہیں
میں بھی بڑھیا اور کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں موسم آج اللہ کی دعا سے اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا ہو گیا ہے تو چھت پہ آئے تھے بچے ضد کر رہے تھے امی چھت پہ چلے ہیں چھت پہ چلے میں نے کہا چلو چھت پہ چلتے ہیں
جی جی بالکل
کیونکہ ہاں جی کیوںکہ اتنے دن سے تو موسم آپ کو پتہ ہے اتنی گندی دھوپ نک کل رہی تھی اتنی تپش تھی تو اب اللہ نے رحم کیا تو آج موسم اچھا تھا تو بچے بولتے کہ امی چلو چھت پہ کھیلنے چلتے ہیں کچھ تو میں نے کہا چلو بیٹا چلیں
جی بالکل بہت گرمی ہو رہی تھی کتنے دن سے آج تھوڑا موسم سہانا ہوا ہے
جی جی اور بتائیے آپ کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں میں بھی بس برتن مانجے تھے اور او پری ہی آئی تھی کپڑے لینے
اچھا
تمہارا کال آ گیا تو میں نے کہا چلو بات کر لوں بہت دن ہو گئے بات بھی نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلو بات کر لو
جی یہ تو بڑھیا کیا آپ نے اور بتائیے اب بچے نا ضد کر رہے تھے کہ اسٹاپو کھیلنے کے لیے اور میں بچوں کو نا وہی بتا رہی تھی کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کیونکہ نا بچے سارا دن بور ہوتے ہیں کیا کھیلیں کیا کھیلیں تو وہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے بچے صرف اور صرف موبائل میں ہی مطلب ان کو کھیل لگے رہتے ہیں کہ موبائل گیمس ہی کھیلتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی
مصروف رہتے ہیں سارے بچے
جی جی جی تو اس کے علاوہ اور کوئی ان کو کھیل آتے ہی نہیں ہے تو میں ان کو ابھی وہی سکھا رہی تھی اسٹیاپو تو میری بیٹی بولتی مما یہ اسٹاپو کیا ہوتا ہے تو میں اس کو بتا رہی تھی کہ بیٹا جب ہم لوگ تھے نا بچے تھے چھوٹے ہے تو ہم لوگ یہی کھیل کھیل کے اپنا پورا وقت ضائع کیا کرتے تھے مجھے پوچھ رہی تھی امی آپ کا وقت کیسے نکل تا تھا ہم تو بور ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہاں آپ لوگ تو موبائل میں مصروف رہتے ہو لیکن ہم لوگ تو کیا کرتے تھے اسٹاپو کھیلتے تھے کھوکھو کھیلتے تھے اور پوشمپا کھیلتے تھے اور تاش کے پتے کھیلتے تھے لوڈو کھیلتے تھے تو میری بیٹی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ امی یہ اس ٹاپو کیا ہوتا ہے تو میں اس کو میں نے اس کو بولا چل ٹھیک ہے میں تجھے سکھاتی ہوں پھر میں نے نا چوک ڈھونڈا کیونکہ چوک نہیں مل رہا تھا پھر میں نے چوک سے ڈرا کیا تو پھر میں اس کو سکھا رہی تھی تھی کہ یہ دیکھو ایسے کھیلتے ہیں یہ ہوتا ہے اسٹاپو تو بیٹی میری بڑی خوش ہوئی کہتی امی یہ تو بہت ہی مزیدار کھیل ہے
جی بالکل پہلے کھیل اچھے تھے اب بچے سارا دن موبائل میں مصروف رہتے ہیں ان کو پرانے کھیلوں کا تو پتا ہی نہیں ہے بالکل بھی جیسے ہم پرانے کھیل کتنے کھیلتے تھے اور پورا دن اسکول سے آ کے بس کھیلتے رہتے تھے گلی میں سبھی بچے اکٹھے ہو کے
جی وہی تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کو بولا میں نے کہا آج کل کے بچے تو صرف اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فون میں لگے رہتے ہیں موبائل کھیل میں لگے رہتے ہیں تو میں نے اپنی بیٹی کو وہی بتا بتایا کہ بیٹا ہم لوگ تو انہیں کھیلوں میں مصروف رہتے تھے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں
وہ پھر پوچھ رہی تھی کہتی امی یہ کھو کھو کیا ہوتا ہے پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا کھوکھو بھی ایک بڑی مزیدار کھیل ہوتی ہے تو اس میں ہم ایک مطلب کافی لوگ اکٹھے ہو کے کھیل تے ہیں اور ایک دوسرے بیٹھ کے پھر ایک اب میں نے اس کو میں نے اس کو بولا کہتی امی کھیل کے دکھاؤ میں نے بولا بیٹا اس کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہےدو تین لوگوں میں نہی کھلا جاتا ہے ایک
جی جی یہ تو یہ تو ہے صحیح ہے زیادہ لوگ کھیل سکتے ہیں کم لوگوں میں نہیں کھیلا جاتا
جی جی جی اور آپ کے بچے کھیلتے ہیں یہ اسٹاپو وغیرہ
جی نہیں میرے بچے نہیں کھیلتے میرے بچے بھی بس موبائل میں مصروف رہتے ہیں اس کو آج کل اس نے آن لائن کلاس جوائن کی ہے تو وہ اس میں ہی زیادہ دکھتا ہے ویسے تو
ھمم ھمم ھمم جی وہ تو ہے اور بتائیے اور کیسے آپ اب اپنا وقت کیسے وہ کرتی ہیں تنظیم کیسے کرتی ہیں اپنے وقت کی
جی بس صبح اٹھو گھر کے کام کرو صبح اٹھو ا صبح اٹھ کے چائے پہلے ہمیں چائے پینے کی عادت ہے چائے پیتے ہیں اس اس کے بعد پھر ا میں نہا لیتی
بھائی صاحب بھائی صاحب نہیں پیتے کیا چاہے
نہیں جی نہیں بھائی صاحب نے ہی عادت لگائی ہے مجھے چائے پینے کی جی پہلے مجھے عادت نہیں تھی انہیں انہوں نے ہی لگائی ہے مجھے عادت چائے پینے کی
اچھا اچھا ہاں اس دن بھائی جان آئے تھے ہمارے گھر تو میں نے ان کو بولا بھائی جان کوئی ٹھنڈا بنا دوں اتنی گرمی تھی پھر بھی اتنی گرمی میں بھائی جان بولتے نہیں پینی ہےتو چائے ہی ہے ٹھنڈا ونڈا نہیں میں نے بولا ارے بھائی جان اتنا تو پسینہ بہ رہا ہے اس میں بھی چائے پیئیں گے آپ
جی جی پہلے یہ پہلے یہ بالکل نہیں پیتے تھے چائے اب تو چائے پینے لگے ہیں تھوڑی لت لگی ہے ای بھی صبح سیر کرنی ہوتی ہے میں میں کہتی ہوں چلو سیر کرنے چل تو چائے چھوڑنی پڑے گی تو یہ یہ کہتے نہیں تھوڑی سی تو چاہیے مجھے روز چاہے امل پورا کرنا ہے پر تھوڑی سی چاہیے چائے
جی جی جی اور آپ اللہ کی عبادت میں کیسے اپنا وقت کرتی ہیں تنظیم
جی پانچ نمازی ہوں میں صبح دوپہر شام
ہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ تو بہت ہی نعمت والی بندی ہیں پھر تو جو اللہ کی اتنی رحمت اور نعمت ملی ہے آپ کو پانچ نمازی
جی جی یہ خدا کا ہی بس ہے کہ مطلب ا روز نماز پڑھتی ہوں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے اوپر ایسے ہی خدا کی م مہر بنی رہے ہمیں بھی ہم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ ہمیں بھی اللہ یہ رحمت دے کہ ہم بھی پانچ نمازی بنے ہیں پر میں نہیں پر میں نہیں کر پاتی ہوں نماز پانچ پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتی ہوں میں
جی جی ہوتا ہے کئی لوگ نہیں کر پاتے اور بتیں کیا بنایا آج
آج تو باورچی خانے میں میں نے دوپہر میں تو کچھ نہیں بنایا آج من نہیں تھا میرا
جی جی دوپہر کو ایسے ہی ہو جاتا جیسے ناشتہ صبح ناشتہ کرو تو دل نک کرتا ہے کبھی کبھی کھانے کا
جی جی جی وہی ہمارا ناشتے ناشتے میں تھوڑا سا ہیوی کھا لیا تھا تو پھر من ہی نہیں کیا دوپہر میں کچھ بھی پکانے کا تو میرے شوہر آئے تو وہ ان کی عادت ہے وہ ایسے سیدھا باورچی خانے میں دیکھتے ہیں آ کے کی کیا بنایا ہے تو وہ سیدھا آئے تو باورورچی خھانا کھالی پڑا تھا تو وہ مجھے پہلے تو غصے میں گورنے لگے کہتے کیا بات آج باورچی خانے میں کچھ پکا کیوں نہیں
جی جی بالکل
تو میں نے کھولا میں نے کہا آج میرا من نہیں تھا آج کچھ باہر سے لے آؤ تو پھر میرے شوہر بولتے چلو ٹھیک ہے باہر کہ کچھ لے آتے ن تو پھر وہ چانپ لے کے آئے تھے ملائی چانپ لے کے آئے تھے
اچھا اچھا جی کھانے میں اچھی ہوتی ہے ملائی چاپ ویسے تو
ہاں مجھے تو بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے
جی اچھا لگتا ہے ا کبھی کبھی بازار کا کھانا بھی اچھا لگتا ہے
جی جی ایسے تو میں خود ہی بچوں کو کھانے نہیں دیتی ہوں باہر کا پر کبھی کبھی نا خود کا ہی من کرتا ہے کیونکہ روز روز گھر کا کھانا کھا کے بور ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی من کرتا ہے کہ باہر کا کچھ لذیذ سا چکھا جائے تو پھر وہی میں نے شوہر کو بولا کہ آج کچھ لذیذ کھانے کا من ہے تو بولتے ٹھیک ہے بیگم آپ کو لذیذ کھلا دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بن نپ لے آئے تو ساتھ میں ہم نے وہی روٹیاں سکی تو پھر
جی بھائی صاحب تو بہت اچھے ہیں
جی جی جی
ساتھ میں کام کام میں ہاتھ بٹاتے ہوں گے آپ کے
کام میں ہاتھ تو کم ہی بٹاتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی ایسے تو بہت ہی اچھے ہیں شوہر
جی جی بالکل
اور آپ بتائیے آپ کے شوہر کیسے ہیں آپ کو وہ باہر کا کچھ کھلاتے ہیں یا نہیں
جی جی ہم بھی کھاتے ہیں جب بازار جاتے ہیں تو کھا کے آتے ہیں ا مجھے نا ا زدہ میرا گول گپے پسند ہے تو پانی پوری ہوتی ہے نا وہ ا وہ کھاتی ہوں میں زیادہ مجھے وہی اچھی لگتی ہے
اچھا ہاں اپنا اپنا سواد ہوتا ہے نا سب
جی جی بالکل یہ کہتے ہیں کچھ اور کھا لیا کر پر وہی ہے نا مجھے پسند ہی وہی ہے تو میں وہی کھاکے آتی ہوں بس
ہاں میں تو خود جب شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہ تو چاٹ پاپڑی کھا لیتی ہوں کبھی ٹکی کھا لی آلو ٹکی کبھی اور مجھے وہ بہت لذیذ لگتی ہے دال ہوتی ہے نا مونگ کی دال
جی جی
وہ اوپر سے کھستا وستا ایسے اچھے سے پاپڑی واپڑی ڈال کے م مکھن مکھن کے ساتھ نیمبو چٹکارے دال وہ مجھے بڑی لذیذ لگتی ہے اور میرے تو میاں بولتے ہیں کہ بس ت تو اتنی چٹوری ہے کہ تجھے دیکھتی ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے اور ایک چیز اور مجھے تو وہ ہوتے ہیں نا گھونٹے مسالے والے
جی میرے شوہر کو بھی بہت پسند ہے ا یہ مونگ کی دال بازار کی وہ بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں
جی ارے باجی وہ ہوتی ہی اتنی لذیذ ہے تو مطلب منہ میں پانی آ جاتا ہے نہ اس کا ا لطف اٹھاتے ہیں نا ہم سب کھانے میں مزہ ہی آ جاتا ہے
جی جی بالکل جی اچھا چلے بس بس بڑھیا سب
ٹھیک ہے ٹھیک ہے باجی اللہ حافظ
اللہ حافظ